ہیلو
ہاں کیسے ہو
بڑھیا ہوں آواز آ رہی ہے
ہاں آتو رہی ہے آپ بتاؤ
چلیے
کچھ نہیں فی الحال تو گفتگو کر رہے ہیں آپ سے
چلیے
تو
آج گفتگو کرنے جارہے ہیں ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت پر
بالکل بالکل تیکنالوجی السلام علیکم
آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے حیرت انگیز تیز رفتار اور ہر دل عزیز موضوع پر گفت کرنے جا رہے ہیں جس نے ہماری پوری زندگی کے جینے کے طور طریقے کو بدل کر رکھ دیا ہے یعنی ٹیکنالوجی اور ہمارا مستقبل
بالکل بالکل ٹیکنالوجی آ آں او آج کا دور ڈیجیٹل انقبال کا دور ہے صبح الارم کی آواز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے اسکرین بند کرنے تک ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے دور عصر میں نہ گزرتا
کیا خوب فرمایا آپ نے گجب کی بات کہی آپ نے یعنی اسمارٹ فون انٹرنیٹ اور اب منحوسیت ذہانت نے ناممکن کون ممکن بنا دیا ہے جو کام پہلے ہفتوں اور مہینوں میں ہوتا تے تھے آج وہ مہت چند سیکنڈ تو میں ایک کلک دستناب ہیں
بالکل بالکل یعنی ٹیکنالوجی نے دنیا کو صرف سمیٹا ہی نہیں بل کی انسانی صلیحیت صلاحیت کو ایک نئی پرواز دی ہے
بالکل بالکل کیا صحیح کہا آپ نے اور آج ہم اس ٹیکنالوجی کے فائدے اس کے نقصانیت اور اس کے صحیح استعمال پر تفصیل بات چیت کریں گے
بالکل بالکل ٹیکنالوجی کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
کیا خوب فرمایا آپ نے آم طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مہنگے گیجٹس کمپیوٹر یا روبوٹسٹ انٹر ٹیکنالوجی ہے آپ کی نزدیکی اس کی اصل تصریف کیا ہے ہم نے اپنے آس پاس کمپیوٹروٹس کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے کیا آپ نے آج کل گاڑیاں دیکھی ہیں جو آٹومیٹک چلتی ہیں اے آئی کے ذریعے
بالکل بالکل ٹیکنالوجی دراصل علم ا علمی کا نام ہے جب انسان اپنی عقل اور سائنس کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کوئی روزگار طریقہ یا نظام تعمیر کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہی ہے کہ ایجاد بھی اپنے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اور آج کا ٹیکنالوجی آئی ہے
بہت بہت سبحان اللہ کیا خوب کہا آپ نے یعنی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور زندگی کو سہل بنانے کا ہر وہ ذریعہ جو وگیان کی بنیاد پر بنا ہو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا پہلا سوئی جہانت
بالکل بالکل آج کے دور میں سب سے بڑی کرانتی ہے اے آئی یہ ایسی مشین ہے جو انسانوں کی طرف سوچ سکتی ہے سیکھ سکتی ہے اور فیصلے لے سکتی ہے چاہے وہ چیٹ باٹ ہو گاڑیاں چلانے والا آٹو پائلٹ ہو یا پیجیدہ بیماری ہو کا علاج ڈھونڈنا ہو یہ ہی ہر جگہ موجود ہے مواصلات اور فائیو جی سکس جی انٹرنیٹ نیکس نیکسٹ سکس جنریشن کمیونکیشن
کیا خوب کہا آپ نے سبحان اللہ انٹرنیٹ کی تیز رفتار نے پوری دنیا کو ایک ایسے گلوبل ولیج سے آگے بڑھا کر گلوبل ہوم بنا دیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا مجھے کچھ بتائیں گی گلوبل ولیج اور گلوبل ہوم
بالکل بالکل آج وارک فرم ہوم ہویا ان لائن چالیم دنیا کے کسی بھی کور میں بیٹھ کر آپ بہترین کمپنیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دنیا کے بہترین پروفیسر سے سیکھ سکتے ہیں
میں بھی تھوڑا سا گلوبل گلوبل ہوم کے بارے میں بتانا چاہوں گی ہمیں آج کل باہر د ہمیں آج کل اپنے گھر سے باہر کہیں بھی ٹریول کرنے میں جو ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں یا ہمیں جو بھی دقت پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا ہمیں انٹرنیٹ کے استعمال سے ہم اس کا سامنا نہیں نہیں کرنا پڑے گا ہم اس کے ذریعے بہتر سے بہتر کمپنیوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہم کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے پریوار سنگ کافی سمے بتا سکتے ہیں
بالکل بالکل اور اب ڈیجیٹل اکناممی اور بلاک چین کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی
بالکل بالکل اور بٹوئے میں کیش رکھنے کی حجارت ہی نہیں سب کچھ ڈیجیٹل ڈیجیٹل ہو چکا ہے
بالکل جی ہاں کیا خوب فرمایا آپ نے آن لائن پیمنٹ سے لے کر براک چین اور کرپٹو جیسی سرکشت تکنیکوں کے نے لین دین میں روایتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا
خوب کہا آپ نے جہاں اس ترقی نے ہمیں بے انتہایا انسائن سویدھائیں دی ہیں وہی کچھ سنگین مسلائین بھی پیدا کر دیے ہیں
بالکل بالکل بکل یا بہت ہی سنجیدہ نکتاہ ہے فران ٹیکنالوجی ایک ددھاری تلوار ہے اگر ہم اس کے فائدے کو دیکھے تو اس کے نقصان بھی آنکھیں چرا نہیں سکتے
کیا خوب کہاں آپ نے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ مجھ مجھے کچھ بتائیں گی آپ
جی جی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ انسان آج کل سب کچھ ٹیکنالوجی سے ہی کر رہا ہے مطلب پہلے کا کور ہوتا تھا جو بل سے ہوتا تھا اور آج کا جو کام ہو رہا ہے سارا کا سارا مائنڈ سے ہی ہو رہا ہے تو ٹیکنالوجی وہی ہے جیسے موبائل فون ہو گیا ساری کی پیمنٹ بھی موبائل سے کر رہے ہیں ویڈیو دیک رہے ہیں ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں تو ساری یہی ساری ٹیکنالوجی
یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے کے سمے میں ٹیکنالوجی تو تھی بٹ اس کا لوگ استعمال کرنا نہیں جانتے تھے اور اتنا ٹیکنالوجی پھیلا ہوا نہیں تھا آج کل اس سمے میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا اور بہت چیزیں پھیلی ہوئی ہیں
بالکل بالکل ترہائی اور سوشل میڈیا کی لت کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی ہاں لوگ ورچوئل ہزاروں دوستوں سے جڑے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے ہی گھر میں تناؤ میں ہے سائبر سیکورٹی اور پرائیویسی ہمارا نجی ڈاٹا آج پوری طرح سرکشت نہیں ہے سائبر کرائم اور آن لائن دھوکہ دھڑی کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں جہاں جہنی اور انساد جسمانی کہانیوں کے بارے میں بتائیں گی
کاہلی بالکل بالکل ہر چیز ریڈی میڈ ملنے کی وجہ سے انسان جان اور جسم سست ہوتا جا رہا ہے یعنی ٹیکنالوجی کو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کہ آج انسان خود ٹیکنالوجی کا غلام بنتا جا رہا ہے
بالکل کیا خوب فرمایا آپ نے سو فیدی سچ کہا
بالکل بالکل بالکل تو سال تو اس ڈیجیٹل دور میں ایک صحیح توازن کیسے قائم کریں اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ڈیٹاکس اور سمجھداری کی ضرورت ہے کمپو کنزیومر نی کریئٹر بنے ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ریلس یا ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں کریں بلکہ کچھ نیا سیکھنے کوڈنگ کرنے یا اپنے اسکرین سے بڑھانے کے لیے کریں اسکرین ٹائمس مقرر کریں دن میں ایک وقت خاص ایسا رکھ کہ جب آپ گجٹ سے مکمل دور رہے اور اپنے ہا اور اہل خانہ کے ساتھ پریوار کے ساتھ گزار سکے تعریف اور حقیق انٹرنیٹ پر آنے والی ہر افواہ کو سچ نہ مانے بلکہ اپنی عقل سے اس کی تحقیق کریں نتیجہ
کیا خوب فرمایا آپ نے یعنی جو نظرین آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بہترین خادیم ہے لیکن ایک بےحد خراب آقا بھی ہے
بالکل بالکل فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کا استعمال اپنی تعمیر کے لیے کر تےہیں یا اپنی تباہی کے لیے اسے ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا استاد یا ساتھی بنانا مالک نہیں
کیا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ ٹیکنالوجی ہمارا مالک کیسے بنتے جا رہا ہے
بالکل ٹیکنالوجی ہمارے مالک اس نظریے سے بنتے جا رہا ہے کہ ہم ہمیں کچھ بھی کام کی ضرورت پڑتیی ہے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ترنت اے ای پہ ڈال دے رہے ہیں ترنت ہی آے آی پہ ڈال دے رہے بالکل
سبحان اللہ میں آپ کی باتوں سے بالکل سہمت ہوں کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی ہماری پوری زندگی میں دکھائی دے رہی ہے ہم کیونکہ آج کل ہمار کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے سمے تک ہم بنا ٹیک ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہوئے جی ہی نہیں صبح سکتے صبح جب مارننگ میں اسٹارٹنگ ہوتی ہے تب سے لے کے اور شام تک سونے تک بیچ میں ہماری زندگی ٹیکنالوجی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ سوچنا ہو کسی سے بات کرنا ہو کچھ خریدنا ہو سب چیزیں آج کل کل ہماری ٹیکنالوجی ڈسائڈ کرتی ہم ان کا غلام اسی طرح دکھائی دیتے کہ وہ ہمارا آقا بن چکی ہے
بالکل بالکل یعنی جیسا کہ بدلتے ہوئے دور میں حقیقت کو بیاں کرتے ہوئے کہا گیا ہے ٹیکنالوجی کبھی انسانی دل اور اس کی روح کی جگہ نہیں لے سکتی یہ صرف ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو بڑھا سکتی
کیا خوب کہاں آپ نے بہت بہت میں آپ کے کی باتوں سے بہت زیادہ سہمت ہو اور ٹیکنالوجی آج کل جو بھی استعمال کرے وہ سوچ سمجھ کے کرے اسے اسے آپ کا آقا بننے نہ دیں اس کو اپنا غلام بنا کے رکھیے جتنا استعمال آپ اس کا کریں گے اس سے زیادہ استعمال وہ آپ کا کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہم نے آس جیسے ہم نے اپنے آس پاس بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں آج کل کنٹرول کر رہی ہیں جبکے وہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہم اپنے من کو ہی لے لیتے ہیں موبائل نے ہمارے من کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ بنا اسے چلائے ہوئے ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں
آج اس ڈیجیٹل اقبال کو خوبصورت ف سمیٹنے کے لیے کہیں تو وقت کی رفتار سے جو قدر ملتا ہے ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے وہی مقدر بنتا ہے
بہت بہت بہت بہت آپ کی باتوں کا دھنیہ واد میں میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سے اور اپنے جو بھی سننے والے بھائی بہنوں ہے جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کیجیے اس کا اس کو اپنا مالک نہیں بننے دینا ہے ہمیں اس کو اپنا غلام بنانا ہے اگر وہ ہمارا مالک بن گیا تو ہماری زندگی ہمارے حساب سے نہیں اس ٹیکنالوجی کے حساب سے چلے گی
بالکل بالکل ملتا ہے نیکسٹ بلاگ نیکسٹ ٹاپک پہ
خدا حافظ